السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہیں آپ
اللہ کا کرم ہے گرمی ہے آپ بتائیے آپ کیا حال ہے کیا چل رہا ہے
الحمد للہ بھی صحیح ہے بس گرمی میں کام کر رہے ہیں روٹی پکانے کی تییاری ہے ہے
بناؤ نا
ہاں لکوڈ تو نہیں بنایا پت نہیں وہ پھلی ولی رہتی ہے لوبیا کی وہ بنائی ہے
اچھا
لیک تو دوپہر میں پی لیا تھا ب شام میں تو نہیں پی سکتے نہیں ویسیے بنائی ہے ہم نے بنا گوش کے
اچھا اس اس میں آلو بگڑتے
ہاں آلو بھی گرتے ہیں لیکن ہماری امی نے کہا ایسیے بنا لو تو ہم نے ایسی بنا لی
اچھی بات ہے امی کی بات ماننی بھی چاہیے
ہاں پوری زندگی امی کی بات مانتے مانتے آئے ہیں
نہیں نہیں پوری زندگی نہیں پوری زندگی نہیں آدھی زندگی اور آدھی سسرال میں سس کی اور میاں کی
زندگی کچھ نہیں ہے ان مانتی آیا بس
بالکل
کیوں کیوں م نے ہماری بھی خود کی لائف ہوتی ہے کچھ نہیں
نہیں ہماری بچوں میں رہ جاتی ہے پھر لاسٹ میں
ہاں پہلے تو وہ کر جیو مطلب پہلے تو بیٹی بن کے جیو سب کے کام کرو
ہوں
بہن بہن کے سب کے کام کرو پھر پ بھی بن کے کرو پھر شادی ہو جاتی ہے تو ب کی کرو آ کے بچے بول رہے ہیں بچوں سے کہو بچوں پڑھ لو جاؤ
بچے پڑھ کے ہی آئے ہیں
کہاں سے ٹیوشن سے اچھا کیا پڑھتے ہیں کون کون سی کلاس میں ہے کے بچے
ف اس میں ہے سیکنڈ میں اور ایک فورتھ میں
ایک سیکنڈ میں ہے ایک فور میں ہے پھر کیا کہتے ہیں آپ کے بچے بننے کے لیے کہ ہم وہ بنیں گے بڑے ہو کے وہ بنیں گے
ابھی تو کچھ نہیں کہتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں کبھی کچھ
تو ان کا مائنڈ وہ کرو نا کہ آپ ایک اس م رہا ہو کہ ہاں ہمیں وہ بننا ہے اور پھر وہ کچھ کرنا ہے اس کے ذریعے
ہمارے یہاں کا ماحول یہ ہے کہ لڑکی باہر نہیں نکلتی ہے
تو پھر محول بدلو نا
بدلیں گے یہ یہ جنریشن ہی بدلے گی
ہاں
یہ ہی بدلے گی کیونکہ جو جنریشن چلی گئی وہ چلی گئی
ہاں یہی بت ب م یہ بھی جب بدلیں گے نہیں یہ بھی جب بدلیں گے جب آپ ساتھ دوؤ گے کھڑے ہو کے ورنہ یہ بھی نہیں بدل سکتے یہ بھی یہ سوچ چے ن کہ جب کسی نے کچھ نہیں کرا تو ہم کیا کریں
ہوں
تو اس لیے سپورٹ بھی ہمیں کرنا پڑے گا
جی انشاء اللہ
اور چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز سکھایا کرے بچوں کو دین کی باتیں سکھایا کرے مندرس مسجد بھی جاتے آپ کے بچے
روز کہتی ہوں میں نہیں ابھی تو میں گھر ہی پڑھا رہی ہوں انہیں آج تو ویسے بھی اب میں بازار گئی تھی عید کی شاپنگ کری ہے
اچھا کیال آ پری شاپگ
یہی لائی ہوں بس بچوں کے وغیرہ کے کپڑے چپل
اچھا اتنی گرمی میں باہر بھی چلے گئے آپ شاپنگ کرنے
مجبوری تھی جانا پڑتا
ہاں بچوں کی تو عید ہے بسوں کی ہی ہےید بڑے تو کر ہی لیتے ایڈجسٹ ایڈجسٹ کرتے کرتے قبر میں ہو
بالکل پت نہیں اللہ کہب ج اللہ دے گ ہے نہیں
تو امید رگنی جی ل لگ ل تو جنت دے گا گرم اچھے رگو اور لت جنت دے گا بالکل میں ت یہ سوچتی ہ گ جاال اللہ سب ا دو ہم بھی د دیوا تم بھی دیو کاائے ناش کو ج سف کریں
ابھی جنم پ کون جائے گا پھر
ہاں علہ ال میں پوز ل کہ دنیا میں جہن نم س تو ہو رہی ہے جہن نمیمی پڑ رہی ہے اتنی آگ جو پڑھ رہی ہے
سمندر میں ڈوب کے آئی ہے یہ والی آگ
ہاں یہ آج آج اب اس بار ہی پڑوں گی
ہر ہر سال ایسی رہتی ہے اس بار کیا پڑھوں گی
ہاں ویسے ہی تو ہر سال گرمی پڑ رہی ہے ہر سال گرمی پڑ رہی ہے وہے وہے لگاؤ وہ لگایا کرو
جی میں نے تو لیے ہیں کل تین پودے لیے ہیں
میں نے بھی لیے ہے چھ سات پودے سڑکوں پر لگانے کے لیے گھر میں نہیں کہہ رہی ہوں میں سڑکوں
نہیں میں نے اپنے گھر کے لے لیے
گھر میں لگاؤ گے گھر کے گرمی کب کرو کہ دنیا کی کون کرے گا پھر ہاں وہ تو ہے وہ تو دنیا کے تو اللہ کے ہاتھ میں بارش وارش ہو جائے گی تبھی کہو گی ہمارے تمہارے تو ہاتھ میں ہے نہیں
جی
یہ تو ال لگا ہی گم ہوگا بارش ہوگی تبھی ٹھنڈ سی ہوئے گی تھوڑی بہت ورنہ ہمارا تو گھر کا یہ حال ہے اے سی ٹھیک ہو رہا ہے دودھ کا ہو رہا ہے خراب
اللہ گنےگار زیادہ ہے آپ کی طرف
ا ل توا کرے پت نہیں یہ کون سی غلطی ہو گئی ہے اللہ ہمارے گناہ
جو یہ چ یہ بھی خراب ہو رہے ہیں اللہ سب پر احم کرے گ اللہ ہمارے
ہاں دیکھو ایسے مت کیا ہو کہ پس ت مارا بھی خراب ہو
نہیں ن اللہ رہ اللہ سب کی گرمی نکالے اے سی سے
چل جانی چاہیے ویسے بھی پکر عید آ جائے گی ا روزوں میں دیکھ لو سامان بھی بھاری ہوگی ہے گرمی پت نہیں روزوں میں کیسی ہوگی اس میں کیسے ہوگی پکریید
بالکل کیا پ اللہ بارش کر دیں
کلہ بارش کرتے قبولیت کا دن چل رہے ہیں نا جل ہنس کے دن چلتے ہیں قبولیت کے دن چل رہے ہیں اللہ سے دعا کرو اللہ بارش کرے گا
بالکل کری
تبھی ہمار ہوگا ورننا یہی حال رہے گا ہم تم
نہیں ہوئے گا کل حج ہو جائے گا سعودی میں تو ان شاء اللہ دعا ہوئے گی وہاں کہ وہاں کی کیا رد ہوتی ہے
ہاں بے شک بالکل وہاں کی قورت ہوگی بت اللہ کا گھر ہے اللہ مب نصب کریں جانا
آ مین آ مین سم مین
کتنے بچے ہیں آپ کے
دو
اچھا تو ایک لڑکا ایک لڑکی
جی
چلو اچھی بات ہے پھردرس مت جتنے بھیجتے ہیں آپ انہیں
نہیں ابھی تو نہیں ہے سوچ رہے ہیں
تعلیم دلواؤ یہ دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے م
یہ آپ کی کھٹ پٹ کی کچھ آواز آ رہی ہے
ہاں ویسے وہ کچھ گر گیا تھا اس کو اٹا رہی تھی دیکھو اٹھانے اٹھانے میں کہ من میں کا گیا
او دھیان رکھو نا اپنا
یہی تو دھیان تو نہیں رکھ پاتے ہم اور پہ اپنا
نہیں
سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں اپنے لیے دس منٹ بھی نہیں نکلتی نہ ایکسرسائز کرتے ہیں نہ اچھی ڈائٹ لیتے ہیں نہ دھیان دیتے ہیں بس یہ رہتا ہے اب یہ کام کر ل آپ کو کام کر ل سارا دن کام میں نکال تو بس
کام سے تو فرصت نہیں ملتی
اور جب اپنی باری آتی ہے کچھ کرنے کی
تو اب تھک گئے ہاں تھک گئے اب لیٹ لیٹ کیا فون کی انگلی سے ریل گھماؤ
ہاں اور پھر اس دل د میں دس منٹ میں کب دو گھنٹے
یہ تو حقیقت
ہاں پتا ہی نہیں چلتا بینا فالتو میں دو گھنٹے ویسٹ
جی
جیز دیکھو دیکنی ہے تو مگر مزہ آ لے ہم دیکھ لیں اچھی
نہیں وہ جو تھوڑا ٹائم بستا ہے اس س نکل جاتا ہے
ہاں وہ ٹائم پاس اسکرول کرنے میں نکل جاتا ہے اس لئے نیٹ کا بھی صحیح یوز کرنا آنا چاہیے یہ بھی ہر کسی کو نہیں آتا کسی کسی کو آتا ہے
جی بس انسٹاگررام پر ریل دیک کے کہ آپ بند کریں گے آپ بند
ہ بند نہیں ہوتا پھرب سن رہا ہو کچھ اس نے بھی بنایا ہوگا
سن رہا ہے تو سننے تو ایک لمٹ ہونی چاہیے تھی ن انسٹا گرام کی ایک گھنٹے چلا سکتے ہو دو گھنٹے
پھر خود ہی بند ہو جانا چاہیے اا تو پھر ڈیفولٹ سیٹنگ کرو نا اپنے فون میں یہ تو ہوتی ہے
ہاں یہ ہولی تو نہیں پھر وہ تو وہ تو اپنے اوپر ہو گیا نا پھر وہ ہم کھول لیں گے ن کہ چلو تھوڑی سی اور دیکھ لو
ہ
یہ ہو گیا نا جی پیچھے سے ہی ہونے چاہیے
تو یہ تو آئیڈیا آپ صحیح دے رہی ہو
ہاں نہیں اپنے ہاتھ میں ہوگا اپنے ہاتھ کا کنٹرول کیسے ہوئے گا اپنے ہاتھ کا تو کنٹرول
بالکل بالکل اپنے ہاتھ کا کیسے کنٹرول کر لے گا ن سب اپنے ہاتھ تو پھر ب اگلیھ چلے گی سیٹنگ کا انونوں کے چلو کھول لیتے ہیں
ہاں تھوڑا سا اور دیکھ لو ابھی تو کام کام ہو گیا ہے
ہاں اب ریلیکس ہے ب ے اسکول چلے گئے ہیں چائے پیتے
ہ اب تو بچے کی بھی چھٹی پڑ رہی ہیں چ بھی دس بارہ بجے کوئی ایک بجے اٹھ رہا ہے
ہاں یہ بھی صحی ہے بچوں کی چھٹی کیوں نہ پڑے گرمی کیا کم پڑ رہی ہے
ہوں
صحی بھی ہے پرشاسن نے چھٹی کر رکھی ہے
کیوں ہر کمرے میں اے سی چلائے بچوں کے
اب دیکھو اتنی گرمی پڑ رہی ہے لائٹ کی بھی تو قلت ہے لائٹ بھی
لہ تھا تو انن لائن دو ا کلاس
چول چلنی چاہیے
ہوں
کچھ بھول جائیں گے پھر یہ کہیں گے کہ ممی پاپا نے یہ نہیں ہاں ممی پاپا نہیں یہ نہیں پھر یہ شکایت کریں گے اس بات کی
جی
ہاں بس تو پھر آپ پڑھاتے نہیں ہو گھر میں پڑھایا کرو بس
نہیں نہیں پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں
اچھا ٹیوشن بھیج
جی
لیکن تعلیم کے لیے نہیں بھیج
تعلیم کے لیے بھی بھیجیں گے بات کریں گے کسی سے
کرو کیونکہ اب جو عمر ہے نا ان کی ابھی تک اس میں ہو جائے گا تو ہو جائے گا ورنہ پھر
ان کے ہمارے خاندان میں ایک د ہیں یہ دادی ان کی لگتی ہیں ان بات کر کرروں گی
ہاں کرو بات کرو ان سے کہو کہ ان کو پڑھائے یہ تو سو آاب کا بھی کام ہے ب سوال ملے گا
بالکل
بھی لیں گے بس اللہ تعالی سب کے بچوں کو ہدایت د دی دیکو ہم تم تو پڑھ گئے قرآن بھی دنیا کی بھی پڑھائی اللہ تعالی کی بھی پڑھائی اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہمیینہ بھی یہی تعلیم
ہاں آج میں بات کروں گی انشاء اللہ
اور پھر مجھے بھی نمبر شیئر کرنا کا میں بھیھی کانٹیکٹ کر کے ان سے کوشش کر کروں گی کہ میرے بچوں کو بھی تعلیم دے
جی بالکل
کریں گے دھیان رکھے سب کا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ